ہیلو بھائی جان ہیلو بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جناام
وعلیکم السلام عقوب کیسے ہیں آپ
کیا بھائی جان
بھ جان کھانا پینا ہو گیا کھانا پینا ہو گیا بھائی جان
اور بتائے بھائی جان آپ کی امی اور ابو سب کھلا رہی ہے تو بھائی جان
ہ بھائی جان سب کھیریت اپنا بتائیے بھائی جان
ارے بھائی جان کچھ بولو نا بھائی جان ہیلو
ہیلو ہلو ہلو
سن ہی دے رہا ہے تو کچھ بولو نا بھائی جان نہیں بول رہے کچھ بھائی جان کہہ رہے آپ کی امی اور ابو سب کہہ رہیے تھ بھائی جان
ہاں خیریت بھائی ہاں بھائی جان
اورور بت
تھوڑا نیٹ ورک کا پروبلم چل رہا ہے بھائی جان
کوئی بات نہیں بھائی جان کوئی بات نہیں معاف کریے بھائی جان ا کہہ رہے کہ بھائی جان مطلب کھانا پینا کھا لیے ہو گیا کھانا پینا
ہاں بھائی جان کھانا پین ہو گیا بھائی جان
کھانے پینے میں کیا کیا کھائے ہیں بھائی جان
بکرے کا مانسکا ہیں بھائی جان مرغا کا مانسکائے ہیں
اچھا گوس کائے نا بھ ج
ہاں بھ جانکش کائے
بس آپ کیا کہاں ہیں
بھائی جان ہم تو کھانے میں کھائے ہیں بکریے کا گوشت کھائے ہیں ا بریانی کھایا ہیں انڈا بریانی کھیا ہیں چکن بریانی کھائے ہیں بھائی جان چوکھا کھائے ہیں چٹنی کھیں چار کھیں ہیں رائتا کھائے ہیں بھائی جان سلاد کھائےیں بھائی جان دال کھیں چاول کھائےیں بھائی جان پھر روٹی کھیں ہیں پھر کھائےیں ہیں بھائی جان نان پھر کھائےیں ہیں رومالی روٹی پھر کھائے ہیں پنیر کھائے ہیں بھ جان پھر بھجیا کھائے ہیں بھائی جان یہی سے کھائے ہے بہت لی لذی کانا بناتا ماری امی جائان نا
بھائی جانا آپ اتنا سارا کھا جاتے ہیں
نہیں بھائی جان تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے ہو بھائی جان تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں سب میں سے تھوڑا تھوڑا ایک یہ اتنا کھاد تھوڑے نہ پائیں گے بھائی جان تھوڑا تھوڑا بنتا ہی ہے مطلب زیادہ نہیں بنتا ہے بنتا ہے جیسے آدھا کے جی پنیر بن گیا تو ایک کے جی چ برییاانی بن رہتا ائی چکن بن گیا ایے بنتا ہے بھائی سب میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے بنتا ہے
ہاں بھائی جان آپ کو کہاں گھومنا پسند ہے
میںئی جانا ہم کو تو
ا جی
پسند مطلب اتنا نہیں ہے پسند ہوگا کیوں بھائی جان کیک ہم تو غریب ہے بھائی جان ہم کو پسند نہیں ہوتا ہے بھائی جان پسند بھی ہوگا تو ہم نہیں گھوم پائیں گے بھائی جان پیسا نہیں ہوتا ہے ساپنا میں خالی گھومتے ہو بھائی جان ساپنا میں ساپنا میں ہی گھوم کے من بھر جاتا ہے بھائی جان اس کے بد ہم خالی گاچھی میں گھومتے ہیں باغیچہ میں گھومتے کھیت میں گھومتے کھیت میں کام کرتے ہیں بھائی جان اس اسی ایسے ہی کام کرتے ہیں کسان ہے بھائی جان
بھائی جان معاف کیجے گا ہمارا بات خراب لگا تھا
کوئی بات نہیں بھائی جان اور بتائیے بھائی جان آپ کو موٹر سائیکل ہھینکنے آتا ہے کہ نہیں بھائی جان
نہیں بھائی ہم کو موٹر سائیکل سیکھنے کی ضرورت ہے ہم کو نہیں آتا ہے
بھائی جان آپ کی آواز دھیمی آ رہی ہے تھوڑی تیز بولیے بھائی جان
ٹھیک ہے بھائی جان
ہ بولیے نا بھائی ج کر بھائی جان ابھی تو بیٹھے ہیں بھائی جان
بیٹھے بھائی جان ابھی آپ کیا کر رہے ہو بھائی جان
ہم بھی ابھی بیٹھے ہوئے ہیں
ابھی بیٹھے بھی ہے کہہ رہے بھائی جان آم کا سیزن چل رہا ہے آم تو کھائیں گے بھائی جان
ہ آم بہت کائے ہیں آم
ہ بھائی جان ہم بھی آم خوب کھائےیں دبا کے بھائی جان اس سال ارے آم میں آپ کو کون کون سا آم پسند ہے بھائی جان
مالدیو بزوک سندور آم یہ سب پسند ہے ہم کو پائ جے
اچھا بھائی جان کیروا آم نہیں پسند ہے آپ کو
نہیں بھائی ہم کو نہیں پسند ہے بھائی جان
اچھا بھائی جان ہم کو تو مطلب ہم کو بھی پسند ہے یہاں پوچھے آپ کو پسند ہوگا کو کیڑا کھاتے ہئ گے بھائی جان آپ
نہیں بائی ہم نہیں کہتے ایک رہو ہم بائی سے
ہوں ٹھیک ہے بھائی جان نہیں کاتے ہوں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم کو یہاںیں پسند ہے کیوا آم نہیں پسند ہے آم میں سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے دال م مالد بیج جردہ کشن بھگ بمبئی یہ سب آم لوگتا اچھا
بھائی آپ کو اتنا سارا نام پتا ہے ہم کو ہم کو نہیں پتاہ ہے بھائی جان
کیا بولے بھائی جان
اتنا سارا آپ کو آم کا نام پتا آم کا تو پتا نہیں اتنا سارا آم کا نام
اچھا بھائی جانا اسی کہے کہ آپ تو کھاتے ہوں گے آم آم کا نام ہی دو تین بتائے ہیں کوئی بات نہیں بھائی جان ہم بتا دیں گے بد میں دھیرے دھیرے سیکھ لیجی گ بھائی جان
ہاں ٹھیک ہے دھنیہ واد آپ کا
ہاں ٹھیک ہے بھائی ہاں کرے بھائی جان کی آپ کیا کام کرتے ہے بائی جان
ہم ابھی کچھ نہیں کرتے اب ہم پڑھائی کرتے ہیں بھائی جان
اچھا بھائی جان آپ پڑھائی کرتے ہیں کون سی کچا میں پڑھتے ہیں بھائی جان آپ
نائنتھ کلاس میں پڑھتے ہیں بھائی جان ہم
ہوں اچھا نو کچھا میں بولتے ہیں نا بھائی جان
ہ بھائی ج کچ کچ سم پڑتے ہیں
اچھا کوئی بات نہیں بھائی جان
آپ ویسے کیا کرتے ہیں
بھائی جان ہم تو کھیتی کرتے ہیں نہیں بتایا کسان ہے بھائی جان
کھیتی میں کیا کیا روپ لیتے ہیں آپ کیا کیا کرتے
مطلب ہم کھیت میں روپتے ہیں دھان گیہوں سبزی روپتے ہیں ہ مکئی روپتے ہیں بھائی جان اینکھ روپتے ہیں بھائی جان سبزی میں روپتے مرچ روپتے ہیں ٹماٹر روپتے ہیں لوکی روپتے ہیں س سے زیادہ فائد ہے مرچا میں بائی جان مرچا بہت کم پرتا ہے پھر بھی مہنگا بھی چاہتا ہے ہمارے یہاں ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں یہ مچھا لوک بھنڈی گھوڑا یہ س روپتے ہیں وھائی جان
بھائی بہت اچھا ہے آپ کا تو خرچہ نکل جاتا ہے وہ اے سی سے آپ سے
بھائی جان بچ جاتا ہے مطلب ایک لاکھ روپے لگاتے ہیں بھائی جان تو بچ جاتا ہے مطلب کہ لا نا گلاٹ ہٹا کے منافع بچ جاتا ہے بھائی جان اپنے گالے سے ہٹا کے مطلب جتنا منافع ہوتا ہے بچ جاتا ہے اسی طرح اسی ہزار ستر ہزار اسی طرح بن جاتا ہے
ہ تب سے گھاٹا ہو جاتا ہوگا
نہیں بھائی جان ایک لاکھ اپنا پواکٹ سے جو پیسہ لگاتے ہیں نا بھائی جان
ہوں
اس چھٹ کے اسی ہزار سترہ ہزار فائدہ ہوتا ہے بھائی جان
ہوں ایسے کہیے ن تو بھائی جان
ہاں بائی جان ای ہزار ستر ہزار فائدہ ہوتا ہے
تو بہت کما جاتے ہوں گے دام
ہاں بھ جان نام تھوڑا اتنا بھی نہیں کماتے ہیں بھائی جان ہمارے پڑوسی تو بہت کماتے ہیں بھائی جان اس کا ایک بار میں ایک بار میں پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ کا سامان بچاتا ہے بھائی جان
ا
اور بتائے بھائی جان کیا کہتے ہیں آپ کا سب سے من پسند کانا کون سا ہے بائی جا
ہم کو چھلا بھٹورا بہت پسند ہے
بھائی جان آپ کو چھولا بٹولہ پسند ہے کیا بھائی جان آپ چھولا بٹولا کھاتے نہیں بھائی جان ہم کو تو وہ سب نہیں پسند آتا ہمے گھر کے پاس کسی کو پسند نہیںتا ہے ہمار ہم کو مطلب گوشت پسند ہے بھائی جان وہ بھی کسی کا گوشت پسند ہے بھائی جان اور بریانی ھاتے بھائی جان بہت لذیذ لگتا ہے باہ بھائی جان آپ تو کیا کرتے بھائی جان آپ کو کیسے چھولے بھٹولے پسند ہے بھائی جان مجھے نہیں سمجھ آ رہے بھائی جان
دان اب ہم کیا بتائے ہم کو پسند ہے تو پسند ہے
کوئی بات نہیں بھائی جان ٹھیک ہے اور بتائے بھائی جان آپ کے یہاں موسم کیسا ہے بھائی جان
ہمارے یہاں موسم بہت اچھا ہے آپ کے یہاں موسم کیسا ہے آپ کے وہاں موسم کیسا ہے بھائی جان میرے یہاں بہت اچھا ہے موسم بھائی ج
اچھا بھائی جان موسم آپ کے یہاں اچھا ہے ہمارے یہاں موسم ٹھیک ٹھاک تھاھ ملب بگڑ گیا تھا تین مٹ سے تین منٹ پہلے آندھی آیا تھا اور پ پیڑ پودا سب کو کتنا ا پھوس تٹی کے گھر گرا دیا بھائی جان اور اتنا گوڑا کا گھر گجر گیا بھائی جان پورا پانی پانی ہو گیا بھائی جان جتنا پانی نہیں اتنا اننی طوفان سے پڑ پودا گر گیا بھائی جان پورا کیا کہتے پورا مطلب ہوا ہے نا بہت گھر گر گیا بھائی جان اور بیٹا ہے بھائیان آج دن بھر صبح سے تھوڑا تھوڑا کر م برس رہا ہے چھوٹ رہا ہے برس رہا ہے چھٹ رہا ہے بارش ہو رہی ہے چھوٹ رہی ہے بارش ہو رہی ہے چھٹ رہی ہے ایے صبح سے ہو رہی ہے بھائی جان اسکول بھی نہیں گئے تھے ٹیوشن بھی نہیں گئے تھے بھائی جان ٹیوشن جاتے ہیں بھائی اسکول کاب نہیں جاتے مطلب اب چھٹی ہے توب چھٹی ہوگی مطلب بارش ہوی تو چھٹی ہی ہوگی آ کل طوفان آئی تھی تین دن پہلے تو اسی لیے چھٹی میں تو ٹیشن نہیں جا رہے دو دن سے بھائی جان تین دن سے
ہ یہ سب مصیب یہ سب تو مصیبت ہے آواز آ رہی ہے آپ کے پیچھے سے بہت کس کس کے تھوڑا آواز کم کر سکتے ہیں
بھائی جان ہماری مطلب کیا کہتے ہیں چاچا جان کی ا مطلب ہماری بہن جہن کی نکاح ہے نا بھائی جان کل تو آج تو رہی کیا کہتے اسی لیے حالت ب ہو معاف کریے گا بھائی جان کو کل سے نہیں پرسوں سے نہیں ہوگا بھائی جان ٹھیک ہے بھائی
ٹھیک ہے بھائی جان سور
کوئی بات نہیں بھائی جان کوئی بات نہیں اور بتائے بھائی جان آپ کو کون سا کپڑا سب سے اچھا لگتا ہے بھائی
ہم کو دھوتی کرتا بہت اچھا لگتا ہے
اچھا ہے بھائی جان دھوتی کررتا ٹوپی نہیں بھائی جان
ہاں بھائی جان ہ بھائی جان
ہوں بائی اور لیچی تو بھی کھائے ہوں گے بھائی جان آم کا سین چل رہ تھا لیچی بھی تو کھائے ہوں گے بھائی جان
ہاں بھائی جان بہت ہی سکھا رہے ہیں ہم
بھائی جان آپ کے یہاں مطلب زیادہ بڑا بڑا لیچی ہوتا ہے کہ چوٹا چھوٹا لیچی ہوتا ہے بھائی جان
ہمارے یہاں نارمل سائز کا لیچی ہوتا ہے بھائی جان
نارمل سائز کا ہوتا ہے نہی بھائی
ہاں
نہیں بھائی جان ہمارے یہاں تو ہمارے یہاں مطلب چھوٹے چھوٹے ہوتا ہے بھائی جان چلیے بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بھائی جان ا ہمارے طرف سے آپ کی امی اور ابو کو ولیکم السلام بھائی جان خدا حافظ بھائی جان
اللہ حافظ ہمارے طرف سے بھی
خدا حافظ بھائی جان
جی ہاں